ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام و علیکم
وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک
بس شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو اچھے سے
الحمد للہ الحمد للہ آپ ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک
سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ ٹھیک اور آپ کہاں پہ رہتے ہو
میں زونی مر میں رہتی ہوں
اچھا اچھا ٹھیک میں ڈل گیٹ میں رہتی ہوں
اچھا اچھا ٹھیک کھانا کا سوورا پتہ ہے نؤشارا سوورا
ہاں ہاں
کوشش سیٹ سے ہے
اچھا اچھا ٹھیک آپ کیا کرتے ہو اور
بس بیٹھ
ہاں کھانا کھائے شکر الحم
اچھا ٹھیک
اچھا اچھا اور کوئی کہیں پہ جاب کچھ کرتے ہو
نہیں نہیں آپ کرتی ہو کچھ
نہ نہ کچھ نہیں گھر پہ ہی بیٹھی ہوں
اچھا ٹھیک ہے گھر میں کون کون ہیں
میرے گھر میں ہم تین بہنے ہیں اور بھائی ہے ماما پاپا ہے بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہے اور ان دو بہنوں کی بھی شادی ہو گئی ہے
اچھا پلاسٹ بالو اچھا میری بھی انگیجمنٹ ہوئی میری بھی انگیجمنٹ ہوئی ہاں
اچھا اچھا ٹھیک
ٹھیک ہے اگلے سال
ان شاء اللہ اگلے سال میری
ا اھ انشاء اللہ
آپ کا نام
میرا نام ہے بسما آپ کا نام
ہاں ہاں کلسم
اچھا ٹھیکس ب چران نام آپ کاا
آپ کا بھی چڑھا آپ اسم ہ ہ اور آپ کے گھر میں کون کون ہے
میرے ماما پاپا بھائی تین ہے مجھے میں بہن ایک ہی ہوں بہن میری ہمم بائی ا بڑے بائی کی شادی ہوئی ہے اس کے بعد میں ہوں اس کے بعد دو چھوٹے بھائی ہیں میری
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہمم اور
اور
اور
چل رہے دن بھر کیا ابھی نہیں ابھی نہیں ہماری ہو گئی میری سسٹر کی شادی ہو گئی میں میں ابھی کم ٹائم ہوگیا ان کی شادی ابھی وہ ان کا چل رہا ہے ان کو ہے ڈلیوری ابھی ان کا چل رہا ہے نواں مہینہ ابھی اسی کے تیاری میں لگے ہوئے ہیں میری شادی کا کھیال ابھی نہیں ہاں
اچھا ٹھیک
ہاں اپ نے کی تیاری
نہیں ابھی نہیں ابھی میں بھی بیٹھی ہوں تھوڑی بہت تیاری کی کی تو
کیا کرے یہاں سے اوپر سے مہنگائی بھی دیکھو
بہت بہت زیادہ ہے بہت
ہوں ہوں لیکن گولڈ کی ریٹ شاید ڈاؤن ہوئی ہے
نہیں میں دیکھ رہی تھی فیس بک ہاں پرسوں سے تھی لیکن آج میں پھر سے ہے ہ پندرہ ہزار شاید فور ہنڈریڈ میں نے دیکھ
تو ٹھیک ہے نا یہ تو کم ہے میں نے لایا مجھے لانا تھا میں نے لایا پہلا والا پیمپ میں نے لایا سیونٹین تھاؤزنڈ فائیف ہنڈریڈ پھر میری سسٹر نے ایک پ میری سسٹر نے ایک پیپ لایا اس ٹائم ہاں ہاں
اچھا
میری سسٹر نے لایا تھا اس نے لایا ایک لایا اس نے سکسٹین ہنڈریڈڈ با سکسٹین تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ ہاں پھر دوسرا لایا اس نے ففٹین تھاؤزینڈ ایٹ ہنڈریڈ آج پھر بھی کم ہے
ہاں پرسوں اس سے بھی کام تھا
ہوں میں نے کیا یہ ہے نا زرگر آرنامنٹس میں نے ان کو پرسوں کال کیا انہوں نے بولا بارہ ہزار تین سو ہے
گرم
ہاں ہاں ون گرم پم پھر دوسرے دن اس کو ہوتا ہے نا پھر ڈاؤن کبھی ڈاؤن
نہیں اتنا کہاں ہوا تھا بارہ ہزار چودودہ ہزار ہوا تھا اچھا چودہ ہزار اس نے آپ نے غلط نہیں نہیں اتنا کام نہیں ہوا میں دیکھتی ہوں نا پھر نہیں نہیں چودہ سو پانچ سو ہو تھے
ہوں ہوں ابھی کچھ گرام ہاں ایٹین کیرٹ ابھی کچھ تھرٹین ہنڈریڈ کچھ ہے
وہ میں نے میں نے نہیں دیکھا تو سونی کا باغ تو پھر بھی زیادہ ہیگا بہت زیادہ
ہ ہ ہ بہت زیادہ ا اتنی مہنگائی ہے کہ آج دیکھتے ہیں لال چوک جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے دکاندار کے پاس کچھ بھی نہیںئی کسٹمرس ہوتے جتنی بھیڑ ہوا کرتی تھی
آتاا کیا ہے وہاں سے اگر لاگ گی کچھ مطلب فکری چ ن کھان اتہ ک
کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں
اوپر سے مہنگائی بہت ہے آپ نے لایا ہے کوھ سونا وونا کہ نہیں ابھی نہیں
ابھی کچھ نہیں ابھی کچھ بھی نہیں بس پرسوں میں نے
اچھا
میں نے پرسو پپ لایا میں نے بولا ان کو کیونکہ میرا جو فادر ہے نا وہ اتے جاب کرتے تھے ٹرانسپورٹ میں ہوگا جب ریٹائرمنٹ ہاں ریٹائرمنٹ ہوئی ان کو پیسے ملے اسی ٹائم پھر ان کو پینشن نہیں رہا ہوں میں نے بولا پرسوں ان کو میں وہ تو بہت زیادہ کچھ ہے ڈپینڈ کسی پس آان نہیں رہنا چاہیے
نہیں نہیں
ہے نا وہ اوراں ماں با اور ایک چیز ہے باپ کے پیسوں کا الگ ہی مزہ ہے
ہاں ہاں
ڈر مانگتے ہیں ب بھائی کو نہیں مانگ سکتا ہے انسان کیوں انسان سوچتا ہے کہ اس کو اپ اپنی اس کو اپنی فیملی ہے کیا مانگے گئے اس کا بھی کام نہیں ہے ابھی اتنا تو پھر میں نے بولا پرارسو گھر والوں کو وہ امبرائڈری ت ل لگاتا ہے مشین سے اتنا کام ہی نہیں ان کو کام بہت ڈاؤن ہوا ہے
ہاں
اور اپنا دکان بھی نہیں ہے وہ چھان پورہ میں لگاتا ہے لیکن ایز ا سیلز مین ہے وہاں کام کرتا ہے کسی کے انڈر کرتا ہے وہ چیز ہے ہاں میں نے بولا اس کو میں نے بولا ان کو میں سونا نہیں لاؤں گی میں آج تو سونے سے بھی اچھا نک نکلا ہے گھنگرو کے پاس جائیں گے یا کہیں اور پہ میں لاں گی اگر آپ لاؤں گی بھی اس کو سک چڑھتی ہے اسی لیے نہیں لاؤں گی نہ ٹینشن ا کر کے رہے گی نہ خوچ رہے گی انسان بنا ٹشن نہیں رہے گا
پھر بھی لینا ہے نا کھ تو ایسی ہمت ہے جاؤگی
کام زیاد کا کام زیاد ہو تو لینا وہاں سے شور آ رہا ہے اسے فون ہو جائے
میں نے بولا میں کچھ بھی میں کچھ بھی نہیں سوچ سک تی ہوں مطلب کہ میں سوچوں گی کہ ہاں میں لاؤں گی مطلب مجھے بہت ذہن وہاں تک جائے گا بھی نہیں کیونکہ گھر میں اتنی فائنانشلی پرابلم ہے بہت زیادہ ہے
اچھا ٹھیک
بہت زیادہ میں خود بھی جاب کرتی تھی میں ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کام کرتی تھی وہاں پہ جو مالک تھا وہ وہ پاگل تھا وہ جو وہ فضول انسان تھا پھر میں نے چھوڑا یہی ہوگئے دو تین مہینے چھوڑے ہوئے پھر بھی وہاں پہ پانچ ماہ ہوں
آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے ہلو ہلو ہاں میں نے بولا ہاں ہاں ہاں بولو ہلو آواز کو کچھ ہاں آواز کو کچھ ہوگیا
یہ نیٹورک ایشو ہے نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے اس میں
میں جاتی تھی وہاں پہ راج باغ ہاں باغ چار مہینے تو وہاں پہ ہو گیا پھر تو پھر نہیں گئی میں وہاں بھی
اچھا ٹھیک
پھر بھی اب کر رہی ہوں کہیں پہ کوشش سوچ رہی ہوں کہیں پہ تو کچھ ملے تو وہاں پہ سا سارے ڈھونڈ رہے ہیں کمپیوٹر کوس کمپیوٹر
ہاں ہاں آپ نے نہیں کیا ہے
میں نے کمپیوٹر کورس نہیں کیا کیا ہے لیکن آج بہت ٹائم ہووا ہے آب بھول گیا ہے
اب تو پھر تو آپ کو جانا تھا ایک منتھ کے لیے پریپریشن ہوتی ہے تو آج کمپیوٹر کے بغیر
کچھ وہی سوچ رہی ہوں وہی سوچ رہی ہوں ایکسل کا کچھ کروں گی ایکسل تھوڑا بہت کروں گی ایکسل آتا ہے مجھے اب وہ فارمولا ہوگئی وہ بہ بھول گئی ہوں وہ بات ہے
اچھا ٹھیک
ہمم ہمم آپ کہیں پہ کچھ کرتے تھے جاب وغیرہ
نہیں میں گرمی ہوتی ہوں
ہمم
جوب وہب میں نہیں کرتی ہوں
ٹھیک
اور
آپ آپ دیدی کو کیسے جانتے ہو
آئمن دیدی کو
ہاں ہاں اچھا اچھا کجن چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اچھا اچھا ٹھیک
آپ کیسے جانتی ہو اس کو
ا وہاں پہ ان کے نیبر جو ہے وہاں پہ میری ماسی رہتی ہے وہاں پہ ہم میری ماسی رہتی ہے
اچھا ٹھیک اور
بس
آپ نے یہ نکاح ہوا ہے کہ نہیں آج گیجمینٹ میں کال اچھا ٹھیک
آپ کے نکاح ہوئے ہیں
ہاں میری نکاح ہوئے ہیں
او تو کیا آپ کو تو آپ تو آپ کو آپ کو تو سب ہو گیا ہے لیکن آپ تو آپ کو دنیا کے لیے
کیا
ہمم رسم نےبانی ہے ورنہ جو شادی کا مین مقصد ہے وہ پورا ہو گیا ہے آپ آپ کو آپ کی رخصتی ہے
خالی رخصتی ہے اس لیے میں سب کو بھی آ بات کرے سب کو آبات
آمین آ مین آ مین
اور کھانا کھا
بس ہاں کھانا کھایا ہمارے ہوگئے سیکنڈ کمپلیٹ میں کٹ کروں گی اور
ہاں اب میں یہاں سے کروں گی ٹھیک ہے
اوکے اوکے
کراٹو کراٹو وہاں سے تو